والکم کیسی ہیں فرمائیے کیا حال ہے آپ کے
میں تو بالکل خیریت ہوں آپ بتائیے آپ کی کیا حال چال ہیں ابھی
ہم بھی سب خیریت ہیں گھر پروار گھر خاندان میں سارے لوگ ابھی کیا ہے کہ بارش ہو رہا ہے تو کھیتیوں میں کام چل رہا ہے تو اس چکر میں سارے لوگ گھر پہ ہی ہیں
اچھا ہاں میرے یہاں بھی سبھی لوگ نا گرمی کی وجہ سے گھر میں ہی پڑے ہیں ابھی تو میرا بھائی جان ٹی وی دیکھ رہا ہے اور امی جان نا کچھ لگی ہیں ادھر کچھ کر کار نامہ کر رہی ہیں مشین وغیرہ چلا رہی ہے
بالکل بالکل کیا ہاں صحیح فرمایا آپ نے ویسے تو پھر گھر پروار میں
ہاں جی فرمائیے
آج نا ہم تیوہارں کے اوپر بات کرتے ہیں تھوڑا سا کیونکہ نا ہمارے تیوہار ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں بھی جان لینا چاہیے
ہاں ماشاء اللہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا تیوہار اور ریتی رواج تو ہمارے جیون کے ایک طریقے سے حصے ہیں
بالکل بالکل اور میں تو بہت خیریت سے ہی ہوں اور میں اللہ کی کرم سے ٹھیک ہی ہوں مطلب آج کافی دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے تو میرا ایک ہی ہے کہ جو تیوہار ہے مطلب ان کے بارے میں جاننا ویسے بھی آپ نے دیکھا یہ ہے کہ آج کل زندگی اتنی معصوف ہو گئی ہے کہ رشتے داروں سے ملنا تو بہت کم ہو گیا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور ابھی آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا بکرا عید نکل کے گئی تھی نا تب بھی اب پہلے جتنے رشتے دار مہمان آتے تھے اب کی بار بہت کم لوگ دکھائی دیے تھے اور نا ایک دن کی مہمان بازی میں ہی دوسرے دن واپس چلے گئے روکا بھی نہیں تھا کوئی پھر اس کے بعد میں جو عید محرم آئی تھی اس پہ بھی زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں دکھی تھی میرے کو تو معاذ اللہ آج کل نا سبھی لوگ اپنے پرسنل زندگی میں اتنا بزی ہو گئے ہیں کہ کسی کو زیادہ آنے جانے کا وقت ہی نہیں مل پاتا ہے
کیا درست فرمایا آپ نے پہلے لوگ نا بہت رشتوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے جب بھی کوئی تیوہار ہوتا تھا جب بھی جیسے کہ گھر میں شادی نکاح وغیرہ سگائی وغیرہ ہوتی تھی تو سارے لوگ گھر خاندان کے ایک ساتھ جمع ہو جاتے تھے گھنٹوں تک بعد باتیں ہوتی تھی کبھی چائے پے باتیں تو کبھی ناشتے پہ باتیں کبھی کھانے پہ باتیں تو مطلب ایک دوسرے کے محبت دیکھتے تھے کہ کیسے کون اپنی زندگی میں کتنا معصوف ہے کتنا لیکن آج کل لوگ اتنا اپنے آپ میں مصروف ہیں کہ زیادہ تر لوگ اپنے جو بھی سمے ہے وہ فون پہ بتاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری لوگ ہیں جو گھنٹ لیکن اپنے فون کے دنیا میں اتنا کھوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو پاس والا ویکتی ہے اس کے بارے میں نہ تو جانتے ہیں نہ ان کو پوچھتے ہیں تو اس یہ بھی ایک ذریعہ ہے جہاں رشتوں کے اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا نا یہ فون فون اور نہ سوشل میڈیا ہماری زندگی کا ایک وہ حصہ بن گیا ہیں جس سے کہ ہم اپنوں کو رشتوں کو اور نا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو کھوتے ہوئے جا رہے ہیں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا سارے رشتے دار تیوہار نکاح وغیرہ پہ اکٹھے ہوتی تھی نا تو گفتگو کرتی تھی دسترخوان بچھا کے ایک ساتھ پنگت میں کھانا کھاتے تھے اور آج کل کل آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کوئی کہیں بزی ہے کہیں بزی ہے کوئی رات کو دس بجے کھانا کھا رہا ہے کوئی آٹھ بجے کھانا کھا رہا ہے تو پھر نا لوگوں کے جو بیچ میں رشتوں کی جو بالکل اہمیت تھی نا اور جو مضبوطی تھی وہ آج کل یہ فون سوشل میڈیا اور بہر ہی دنیا نے سارا مسئلہ ہے نا ختم کر دیا ہے
بالکل بالکل ماساء اللہ کیا درست فرمایا آپ نے پہلے ہر تیوہار پر پورا خاندان ایک ساتھ جمع ہو جاتا تھا ہاں جیسے مجھے نا ویسے عید کا تہوار بہت پسند ہے عید پر گھر کا ماحول ہی بدل جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہینوں پہلے ہم لوگ اپنے گھر کی صفائی کرنے لگ جاتے ہیں گھر کو سجانے لگ جاتے ہیں رشتوں کو مطلب جیسے رشتوں میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں جیسے پھپو ہے خالا ہے بھائی جان ہے جیجو وغیرہ ہے وہ سارے لوگوں کو ہم لوگ ایک طریقے سے آنے کا بلاوا بھی کرتے ہیں کہ آ جائیے ہمارے یہاں عید کا تہوہار ہے ہمارے یہاں دعوت
جی جی جی بالکل ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا
ہاں وہاں جو دعوت ہوتی ہے جیسے میٹھی سیویا وغیرہ ہے بکری عید تھی اس بار تو بکری عید کے لیے ہم نے تو کافی ٹائم پہلے ہی بکرا خرید رکھا تھا اور بالکل اور پتا ہے میری خالہ کی بیٹی آئی تھی اس کے سوہر بھی آئے تھے بہت مطلب بہت زیادہ اچھا لگا تھا مجھے سب کے ساتھ مل کے اور
ہاں جی جی بالکل اور نا جب اپنے رشتے دار گھر میں آتی ہیں تو ان کی مہمان بازی خاطرداری کرنے میں بھی تو بہت مزہ آتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے تھوڑا اپنا اپن بھی ہوتا ہے اور نہا بہت دنوں بعد آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرنے کا موقع بھی مل پاتا ہے ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل لوگوں کو کہاں ہی بکتے ہیں فون پہ بھی گپتگو دو چار منٹ دس پانچ منٹ ہو جاتی ہیں پھر وہیباٹسپ ویڈیو کال کے ذریعے سے آپس میں دیکھ لیتے ہیں تو ملنا جلنا بہت کم ہی ہو پاتا ہے تو نا رشتے دار تھوڑا سا یہ تیوہار ہے اور نہ نکا وغیرہ میں سب سے ضروری چیز ہے کہ ہم میں آپس میں ملنے کا موقع ملتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ پاتی ہیں اور نہا آمنے سامنے ہو کے اچھے سے اپنی من کی بات ایک دوسرے کو کہہ پاتی ہے اور تھوڑا سا نا ا رشتے داروں کے مہمان بازی کے ا مطلب طریقے سے نا ہم ان کی خاطرداری بھی کر پاتے ہیں تو بےحد سکون ملتا ہے اچھا بھی لگتا ہے گھر کا ماحول بھی تھوڑا رنگ منگ ہو جاتا ہے
اللہ اپنے د فرمایا جیسے کہ جب نئے کپڑے بھی آتے ہیں سئی ہیں جو کی خیاں دیکھنے ہو جاتی ہیں اور سب سے اچھی بات تو یہ ہو رہی ہے دور رہنے والے رشتے دار بھی ملنے آ جاتے ہیں جیسے ہم بولائیں گے تو سارے لوگ آئیں گے اور ا عید عید اس طریقے سے چ کا تہار نہیں ہے وہ محبت اور بھائی چارے کا پیغام بھی ہے اور گھر آپ گھر میں ہاں جو عید تھا کیسا منا آپ کو کیسا لگا عید کا تہوار منا کے
ہاں میرے کو بھی تو بہت اچھا لگا تھا اور میرے یہاں تو بہت سارے مہمان بھی آئے تھے میری پھپو جان آئی تھی تائی امی باہر رہتی ہے وہ بھی آئی تھی اور تائی امی کے جو ہمارے باجی اور بھائی جان ہیں ان کے ساتھ میں وہ بھی آئے تھے اور امی کی بھی ا بھائی جان آئے تھے میرے مو وغیرہ سارے لوگ آئے تھے نا تو ہم تو ان کے ساتھ میں پہلے تو ہم نے عید کا تیوہار بے حد ا دل کو اچھے طریقے سے منایا بھائی چارہ ایک دوسرے دوسرے کو دکھایا گلے ملے اچھے سے تیوار میں مہمان بازی کی ہم نے پھر اس کے بعد میں نا دو دن بعد ہم سارے لوگ نا مل کے ایک ساتھ کہیں گھومنے گئے تھے پہاڑی ایریا پہ گئے تھے درگاہ وغیرہ دیکھنے اور جو پہاڑ والے مونی سھ ہے نا وہاں درگاہ پہ گئے تھے ہم لوگ وہاں ہم نے بہت ساری تصویریں لی تھیں چدر وغیرہ بھی چڑھائی تھی اور نا وہاں کا نظارہ ہمیں بےحد خوبصورت لگا تھا وہاں گھوم پھر کے بھی آئے تھے تو میرے کو تو اب کی بار عید کا تیوار اتنا بےحد اچھا لگا میرا تو دل ہی خوش ہو گیا من ہی نہیں کر رہا تھا کہ سارے رشہ رشتے دار اپنے اپنے گھر جائیں مجھے تو لگ رہا تھا میرے ساتھ ہی رہے سارے ٹائم
بالکل ماشا اللہ کتنا درست فرمایا اپ نے آپ کے یہاں بھی رکے گھر میں تھوڑا سا ماحول اچھا بناتا رہے اور پھر گھومنے بھی گئے وہاں کا جو نظارہ تھا ہاں میں نے بھی سنا ہے اس جگہ کے بارے میں جو پہاڑ والے بابا ہیں وہاں پہ چدر بھی چڑھاتے ہیں ہر گروار کو وہاں میلا بھی لگتا ہے
جی جی بالکل ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا
بالکل بالکل اور ویسے بھی ابھی رمضان کا مہینہ بھی بہت برکت والا مانا گیا تھا اور رمضان میں لوگ اس طرح نماز بھی پڑھتے تھے غریبوں کی مدد بھی کرتے تھے اور ایک طریقے سے ابھی جو ہاں نکل کے گیا تھا جیسے آپ نے دیکھا ہی ہوگا تازے نکلتے ہیں سجی کا
ہاں جی جی
جیسے جو تیوار ہے نا وہ بہت شوق سدیش والا منایا جاتا ہے ایک طریقے سے جہاں نئے کپڑے یہی ایک تیوہار ہے ایک طریقے سے ہمارے لیے تیوہار ہی ہے لیکن اس کو ہم تھوڑے سے برے خیال سے مناتے ہیں جی
ہاں جی میرے یہاں تو تجیہ بھی نکلا تھا اور ہم سب لوگ گئے تھے اس میں بہت دیر تک بہت مزہ آیا تھا نئے نئے کپڑے پہنے تھے سبھی لوگوں نے اور بچوں کو تو بچوں کی تو آپ کو پتا ہی ہے سارے بچے صبح ہی نہا دھو کے ٹوپی لگا کے کرتا پاجامہ پہن کے صبح سے ہی تاجیوں میں گئے تھے پھر دعوت بھی ہوئی تھی تو وہ بےحد اچھا لگا اور نا بہت سارے مطلب سارا خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے پھر جو تازیوں میں پیچھے پیچھے جاتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے وہاں کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے اور تجیوں میں نا ڈی جے وغیرہ بجتا ہے پھر وہاں ناچ گانا ہوتا ہے اور جو نا وہ کچھ کھیلتے ہیں تلوار وغیرہ چلاتے ہیں بے حد اچھا لگتا ہے میرے کو تو بس وہی تھوڑا لگتا ہے اللہ کی رحمت رہے کچھ نہیں ہوئے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کا کرم کتنا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا صحیح سلامت واپس اپنے گھر لوٹاتے ہیں
بالکل ماشاءاللہ کیا درست فرمایا اپ نے وہاں کیا کیا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں آپ نے سنائی چلو ابھی ہم نا پھر بات کریں گے اللہ حافظ
خدا حافظ میرے کو آپ سے بات کر کے بے حد اچھا لگا ٹھیک ہے